وعلم السلاملیکم بھائی ٹھیک ہو
الحمد للہ الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک کیا کر رہے ہو
ہ بس بائی بیٹھا ہوں
کھانا کھایا آپ نے کھانا کھایا آپ نے
بالکل ہاں بھائی کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہاں ہاں ہاں اور بتاؤ
بس ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں ٹھیک ہے
جی جی جو ہے نا آج ہم جو ہے نا سوشل میڈیا جو ہے نا آج کل کا ایک ایک اہم چیز بن چکی ہے آج ہم اس پر تھوڑی سی نا بات چیت کریں گے
اوکے بھائی ٹھیک ہے
بالکل
ہوں
ہا آج آج کے جو جو ہے نا د جدید دور میں ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے اس تبدیلی میں جو نا سب سے بڑا اور جو ہے نا نمایاں کردار جو ہے نا سوشل میڈیا کر رہا ہے جیسے کہ فیس بک ہے انسٹاگررام یو ٹیوب واٹس ایپ رہا یا لنکڈ ان اں ٹھیک ٹھاک یہ رہا ہے کہ ہے سوشل میڈیا نے جو ہے نا پوری دنیا کو ایک جو ہے نا گلوبل ولیج یعنی ایک چھوٹا سا محلے میں جو ہے نا بدل دیا ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے سے صرف چنا ایک کل کی دوری پر جو ہے بات کر سکتے ہیں
ہاں بالکل آپ کی بات بالکل سچ ہے آج کا جو دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے انٹرنیٹ نے دنیا جو انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے جو اپ نے بھی کہا ہے سوشل میڈیا کی ترقی کا ایک اہم حصہ ہے فیس بک انسٹاگرام واٹس ایپ ٹوئٹر یا یوٹیوب یا اسنیپ چیٹ جیسے پلیٹ فارمس انہوں نے لوگوں کو آپس میں مطلب جوڑ دیا ہے آپس کے رابطے کو بہت آسان بنا دیا ہے
بالکل
جو آج انسان چند لموں میں دنیا کی کسی بھی حصے میں موجود شخص سے بات کر سکتا ہے
بالکل
بالکل بھائی اور جو یہ
چے ہ
ہوں
شروع میں جو نا سوشل میڈیا کا مقصد صرف جو ہے نا لوگوں تو ان کو ایک دوسرے سے جو ہے نا جوڑنا اور جو ہے نا گپے مارنا تھا
ہ
لیکن آج یہ ہماری جو ہے نا معاشی جو ہے تعلیم تعلیمی اور سیاسی زندگی کا ایک جونا لازمی حصہ بن چکا ہے کسی بھی جو ہے نا دوسری ایجاد کی طرح سوشل میڈیا بھی جو ہے نا ایک دو داری جو ہے نا تلوار بن چکا ہے اگر اس کا جو ہے نا اس استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے تو جو نا ترقی کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اگر اسی کی عادت پر جو ہے نا عادت پڑ جائے تو یہ جو ہے نا انسانی زندگی اور معاشرے کو جو ہے نا برباد کر سکتا ہے
ہاں بالکل بھائی آپ کی بات بالکل سچ ہے اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ جو آج کے جو یہ بچے ہیں جو پڑھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جو یہ لیکچر دے سکتے ہیں یا ان سے انفارمیشن نوٹس بنا سکتے ہیں یا پڑھائی کے ریلیٹڈ جو بھی ہو وہ مطلب ان کو مل سکتا ہے سوشل میڈیا سے جو استاد ہے وہ بھی اپنے جو یہ کلاسز ہے وہ بھی اسی سوشل میڈیا سے ہی وہ ان کو دیتے ہیں
بالکل
یا جو سوشل میڈیا جو ہے علم اور معلومات کا ذریعہ بن چکا ہے اس میں ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں صحت یا مختلف موضوعات پر نئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا صحیح استعمال کیا کرے تو یہ انسان کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے
بالکل جو نا سوشل میڈیا نے جو ہے ن ہماری روزمرہ کی زندگی ہوئے ہیں بہت سے جو ہے طریقوں سے آسان اور جو ہے نا بہتر بنایا ہے
ہی
جو ہے نا اس کے جو ہے نا اہم فوائد یہ ہے کہ جو ہے نا رابطے کی جو ہے نا آسانی آج ہو رہی ہے ن سو سوشل میڈیا کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے فاصلوں کو جو ہے نا ختم کر دیا ہے
ہ
لوگ جو ہے نا آپ کوئی دوست یا رشتے دار جو ہے نا دنیا میں کسی بھی جو ہے نا کونے میں ہے تو آپ اس سے مفت میں آڈیو یا ویڈیو کال کر سکتے ہیں
ہاں بالکل بھائی یا جو آج کل کے جو لوگ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اپنی ہی جو یہ بزنس ہے اور جو یہ ہ مطلب اس کو چلا رہے ہیں چھوٹے کاروبار بھی فیس بک انسٹاگرام کے ذریعے اپنی جو یہ چیزیں ہیں وہ بیچتے ہیں
بالکل
یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم مختلف قسم کی جو معلومات حاصل کرتے ہیں کسی جگہ کے بارے میں اگر ہمیں کہیں پہ جانا ہو تو ہم پہلے اس کے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے
بالکل جو ہے نا جب سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا آج لوگ اپنے رشتتے داروں دوستوں یا جو ہے نا کسی بھی جو ہے نا
ہوں
شخص کوچ جو ہے نا کال کر سکتے ہیں اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جان سکتے اس کے بارے میں جو اس کے حالات کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ ایک چن آسان طریقہ بن چکا ہے آج جو ہے نا طالب علم جو ہے نا اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا علم اپنا علم حاصل کرتے تعلیم کے جن شعبے میں سوشل میڈیا ایک جن استاد کا کردار ادا کرتا ہے یوٹیوب اور دوسرے پلیٹ فارم پر ہر جو ہے نا موضوع پر ہزاروں فری جو نا ویڈیو لیکچر ٹیوٹوریل جو ہے نا موجود ہے
ہاں بالکل بھائی اس کے جو فائدے ہیں ان کے علاوہ بھی اس کا کچھ کچھ نقصانات بھی ہے لائک جو اس میں بہت سار ا جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت گھنٹوں تک سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں یہ عادت تعلیم اور کام پر بھی برا اثر ڈالتی ہے پھر یا سوشل میڈیا سے ہمیں ذہنی پریشانیاں ہوتی ہے جب ہم بہت دیر تک ہم یوز کرتے ہیں اس کو دیر تک موبائل کو استعمال کرنا اس سے آنکھوں کی کمزوری ہوتی ہے گردن اور کمبر کا درد بھی ہوتا ہے اور نیند کی کمی بھی پیدا ہوسکتی ہے جو سوشل میڈیا پر اکثر غلط اور جھوٹی معلومات بھی تیزی سے پھیلتی ہے
بالکل
اگر اگر لوگ اگر لوگ تصدیق کے بغیر اس پر یقین کر لیں تو غلط فہمیاں اور افراتفری پیدا ہو سکتی ہیں اور جو یہ سوشل میڈیا ہے اگر ہم اگر ہم احتیاط سے اس کو یوز نہ کریں استعمال نہ کرے اس میں ہمیں جو سائبر کرائمز ہو سکتے ہیں ہیکنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یا مطلب بہت سارے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اس کا جس کا پھر ہم شکار بنتے ہیں اگر ہم اچھے سے اس کو استعمال نہ کریں
بالکل ج نا طالب علم جو ن طالب علم جو نہ مختلف جو نہ سٹڈی گروپس بنا کر کہ نا اپنے میں آپس میں جو ہے نوٹس یا معلومات شیئر کرتے ہیں اس کے ذریعہ دنیا کی جو ہےا اعلی ترین تعلیم اور ج ہے ریسرچ چر عام انسان کی جنت
ہ ہ
پہنچ میں آ رہی ہے ج نیں روزگار جو ن اس سے لوگوں کا روزگار بھی پیدا ہوتا ہے سوشل میڈیا نے جو ہے نا بزنس کرنے کا طریقہ جو ہے نا بالکل بدل کر رکھ دیا ہے آج کل جو ہے نا چھوٹے سے چھوٹے کاروبار یا کا جو ہے نا مالک بھی ڈیجیٹل مارکیٹ ٹنگ کے ذریعے جو ہے نا لاکھوں لوگوں کو اپنی چیز چیزیں بیچ سکتا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا کنٹینٹ کرشن جو ہے نا ولالاگنگ بنانا ویڈیوز بنانا جو ہے نا کو ایک نیا جو ہے نا پروفیشن بنا دیا ہے جس سے لوگ گھر بیٹھے جو ہے نا عزت کی روٹی کما سکتے ہیں لکٹن جیسے پلیٹ فارم لوگوں کو جو ہے نا نوکریاں ڈھونڈنے میں جو ہے نا مدد کرتے ہیں
ہاں بالکل بھائی جو یہ سوشل میڈیا کو ہم فائدہ مند بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں نے اب کو بھی اس کے نقصانات بھی بتائے لیکن اس کو ہم فائدہ مند بھی بتا بنا سکتے ہیں ہم روزانہ استعمال کا وقت جو ہے مقرر کریں گے اس کے لیے یا م بر اور تصدیق شدہ معلومات پر یقین کرنا چاہیے ہمیں اپنی ذاتی معلومات ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہ تسلیم اور مثبت جو تسلیم اور مثبت طریق دینا چاہیے
بالکل جو ہے نا اس سے سوشل میڈیا سے جو ہے نا آگاہی بھی پھیلا جا سکتی ہے کسی چیز کے بارے میں لگوں کو آگاہ بھی کیا جا سکتا ہے جو ہے دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اس کا پتاہ جو ہے نا ہمیں ایک جو ہے نا اخباریا ٹیلی ویژن کے بجائے سب سے پہلے جو ہے نا سوشل میڈیا سے چلتا ہے کسی بھی مصیبت ظلم یا جو ہے نا نا جو ہے نا ناانصافی کا جو ہےا کہ خلاف آواز اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا ایک جو ہے نا طاقتور ذریعہ بن چکا ہے
ہاں بالکل
جو نا اسی طرح سوشل میڈیا کے بھی نقصات ہے اس میں جو ہے مینٹل ایشوز پیدا ہوتے ہیں لوگوں میں
جی
جہیں وقت کی بربادی ہوتی ہے لوگ آج کل بہت سارا ٹائم سوشل میڈیا پر ضائع کر لیتے ہیں فضول ویڈیوزکک سکرال کرنا ایک جو ہے نا نشہ بن چکا ہے آج کل کی جو ہے نا نوجوانوں میں
تو بالکل لیکن اگر اس کا غلط یا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ وقت کیا ضائع ذہنی دباؤ پائیونسی کا مسائل اور تعلیمی نقصان کا سبب بن سکتا ہے
بالکل
پھر میں ہمیں مطلب یہ ہمیں فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصانات بھی ہے اس کے بٹ اگر ہم اس کو اچھے سے یوز کریں ج تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ترکی ہو سکتی ہے
چلو شکریہ شکریہ شکریہ شکریہ